السلام علیکم آج اسکول سے آتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتوں میں سے ایک رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے
وعلیکم السلام بالکل ٹھیک کہا تم نے بھائی بہن کا رشتہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس رشتے میں محبت بھی ہوتی ہے دوستی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بھی
جی ہاں جب میں چھوٹی تھی اور مجھے کسی بات کا ڈر لگتا تھا تو میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں
اور مجھے بھی ہمیشہ تمہاری فکر رہتی تھی جب تم اسکول جاتی تھی تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے بھائی کے دل میں بہن کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے
بالکل آج کل لوگ اکثر دوستی اور دوسرے رشتوں کی بات کرتے ہیں لیکن بھائی بہن کے رشتے کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں
یہ بات صحی ہے بھائی بہن کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو بچپن سے بڑھاپے تک ساتھ چلتا ہے دوستوں میں دوریا آ سکتی ہے لیکن بھائی بہن کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے
مجھے بچپن کے دن یاد ہے جب ہم مل کر کھیل تھے کبھی کبھی ہماری لڑائی بھی ہو جاتی تھی لیکن کچھ دیر بعد پھر ہم ہنسنے لگتے تھے
ہاں لڑائیاں تو ہر بار ہر بھائی بہن میں ہوتی ہے لیکن ان لڑائیوں میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور عزت ہونی چاہیے
جی ہاں آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب گھر میں بہن نہ ہو تو گھر کچھ سونا سونا لگتا ہے
بالکل بالکل بہن گھر کی رونق ہوتی ہے اس کی مسکراہٹ اس کی باتیں کر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہے
اور بائی گھر کی طاقت ہوتی ہے جب بھائی ساتھ ہو تو بہن کو ہمت ملتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے
یہی تو بائی کا فرض ہے بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرے اس کی عزت کرے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں
اسلام میں بھی بھائی بہن کے رشتے کو بہت اہمیت دی گئی ہے نا
جی ہاں اسلام ہمیں رشتہ داروں سے حسنی سلک کا حکم دیتا ہے بھائی البہت کا رشتہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جو لوگ اپنے رشتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہے
مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی بہن وہ ہوتی ہے جو اپنی بھائی کی عزت کرے اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے
اور ایک اچھا بوائے وہ ہوتا ہے جو بہن کے جذبات کا خیال رکھے اور اس کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھے
جی ہاں جب بھی مجھے کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو آپ میری رہنمائی کرتے ہیں اس لیے مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے
شکریہ لیکن تم بھی میری بہت ہمت بڑھاتی ہو جب میں اداس ہوتا ہوں تو تمہاری بات میری دل میرا دل خوش کر دیتی ہے
یہی تو پیار ہے ایک دوسرے کے دو اور خوشی میں شریک ہونا
بالکل
بھائی بہن کے پیار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتے ہیں
مجھے یاد ہے جب آپ کا امتحان میں اچھا رزلٹ آیا تھا تو میں سب سے زیادہ خوش تھی
اور جب تم نے اسکول میں انعام جیتا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے خود کوئی کامیابی حاصل کیا ہو
آج کل موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایک گھر میں رہ ر بھی دور ہو گئے ہیں
ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے پہلے لوگ مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے آج ہر شخص موبائل میں مصروف رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالیں
مجھے لگتا ہے کہ جب بھائی بہن مل کر بات کرتے ہیں تو ان کا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے
بالکل گفتگو سے غلط فہملیاں دور ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے
اگر کبھی بھائی بہن میں ناراضگی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے
ناراضگی کو لمبا نہیں کرنا چاہیے انسان کو پہل کر کے صلاح کر لینی چاہیے محبت والی رشتوں میں انا اور تکبر کی جگہ نہیں ہوتی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو خراب کرنا عقلمندی نہیں ہے
بالکل جو لوگ اپنے رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں
جی ہاں رکشا بندھن اور دوسری تہواروں پر بھی بھائی بہن کے رشتے کی اہمیت بیان کی جاتی ہے
جی ہاں مختلف تہوار اور روایت ہمیں یاد دکھتی ہے کہب کا رشتہ محبت حفاظت اور وفاداری کا رشتہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ بہن کو بھی اپنے بھائی کی عزت اور خدمت کا خیال رکھنا چاہیے
اور بھائی کو بھی بہن کی تعلیم ترقی اور خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے
جب گھر میں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں تو والدین بھی خوش رہتے ہیں
بالکل ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے آپس میں پیار ہو اتحااد رہ
مجھے لگتا ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ ایک پھول کی طرح ہوتا ہے جسے محبت پت اور احترام کے پانی سے سیننچنا پڑتا ہے
کیا خوبصورت مثال دی تم نے اگر محبت اور عزت ہو تو پھول ہمیشہ کھیلتا رہتا ہے
اور اگر غصہ حسد اور نفرت آ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے
اس لیے ہمیں معاف کرنا اور برداشت کرنا سیکھنا چاہیے
جی ہاں بالکل آپ کی نظر میں بھائی بہن کے رشتے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے
میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی بے گھر حبت ہے ب بن ایک دوسرے سے کسی فائدے کے لیے پیار نہیں کرتے بلکہ دل سے محبت کرتے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں یہ رشتہ دنیا کے خوبصورت رشتوں میں سے ایک ہے
اور ہمیں اس رشتے کی کدر کرنی چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیار بہن بغ دن
بالکل جو لوگ اپنے بھائی بہن کی قدر کرتے ہے وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتے
اور جو لوگ اس رشتے کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ بعد میں بہت پش جاتے ہیں
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے لیے دعا کرے اور ہمیشہ محبت سے پیش آئے
میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہر محبت عت اور اتحس پیدا فرمائی
آمین سما آمین اور اللہ ہمیں بھی ہمیشہ دوسرے کے ساتھ دی نہیں کیتا فیق د
عامیر یہ یاد رکھو بھائی بہن کا پیار ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتا ہے
بالکل اس پیار کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
آج کی گفت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بائی بہر کاشتہ محبت بھروسے حفاظت قربانی اور ایک اچھا رشتہ ہے
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی بہن سے پیار کرے ان کی عزت کرے اور ہر حال میں ان کا ساتھ دے
اگر کبھی کبھار بھائی یا بہن ناراض ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھے نہ کہ لڑائی رکھے کیونکہ لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے پیار محبت تو وہ دور کر کے زیادہ دیر تک جھگڑے نہ
جی ہاں بالکل آپ کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی اللہ ہر گھر میں بھائی بہن کے درمیان محبت اور خوشیاں ہمیشہ قائم رکھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق اطا کرے
میں بھیچ یہی چاہتا ہوں میں آپ کی بات سے واقف ہوں اب میں لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ ہر بھائی بہن کو سلامت رکھے آمین سم آمین
آمین آمین اللہ حافظ آج کی گفتگو بہت ہی پسندیدہ ٹاپک تھا اللہ حافظ
اللہ حافظ